وعلیکم السلام
کیا ہو ٹھیک ہے اچھی بات کریں گے اس پہ نگیٹو کچھ نہیں صحت ٹھیک ہے
ہاں اچھا سے مجھے کپڑے تھوڑے سے اسٹچ کرنے تھے میں سوچ رہی تھی پاکستانی حکومت کا آفتانی بنا سکتی ہو
پاکستانی مد بنا مد وہ وسٹ ہو جائیں گے ایسے میجرمنٹ سے
مجھے ایک ہے فور تھاؤزینڈ کا پاکستانیی میں س
تو کون ہے وہ مت بال رہا لو کیا
وہ ہے لان کا وہ رانی پنک ہے وہ مجھے اوپر ہے میں سوچ رہی تھی میں کب وہ سنا سلاؤ گی مجھے دو تین سال ہوں گے اس کو ایسے ہی
ا لان ہے تو کفتان بنا اگر وہ شفان ہے تو بنای
میں نہیں لا تو میں نے خالی شادی کے دن غلطی کی اس کے بعد سے میں نے فون نہیں لائے
ہاں میں مجھے بھی خدا لگے گا سب کچھ کر نہیں مجھے لگانے کے لیے
ان کو کتا بن جاتا ہے نہیں آج کل کافتان آئے ہیں دو ہزار کے اسٹیچڈ وہ اچھی ہے پارٹی ویئر کے لیے وہ بہت اچھا ہے
نہیں آ کے پ شادی کے لیے لائیں گے ناساب کابے یا تو میں کوئی فیبرک لاؤں گی اس کو کافتان بنا کے وہ کچھ کرھرنٹائیب ایک ہوگا
ان کو کس منتھ میں
اکٹوبر
انینڈنگ کے فسٹ
ٹین ٹین پھر فور فائیو
ہ میں سوچ رہی تھی میں کچھ اچھھیے لاؤ ایک تو لاؤں میں یہ نا کیم خاب کا کچھ امی کا کفتا ن وفتان دینو
ہم کیا ہی کر سکتے ہیں
دیتے یہ پیسے میں دیتی اس میں سات آٹھ سات ہزار دیتی خود کو دس ہزار ہسبینڈ کو واپس کرتی
ہاں وہی تو
میں انہیں سات ہزار منا تی
انسان کو وقتی طور بہت سخت تی ہوتی ہے اللہ
بہت زیادہ مجھے ہسبینڈ نے ہسبینڈ لیتا ہے پیسے میں اب اس کو بند کرتی اس لیے نہیں کہ اسی کے پیسے ہیں اس لیے کہ وہ
مجھے جھوٹ بول مجھے چید ہے پرفو ہسبینڈ نے دو ہزار روپئے بولا آپ فکرانی کی طرح کیوں ہوتی ہو ادھر کب دینے ہے میں نے کیا کیا اس میں میں نے کل مجھے پندرہ سو روپئے لگے بیٹی اف
مجھے بھی مجھے ہے مجھے پانچ ہزار ہے میں نے عیدی میں بچائے باقی اللہ کی قسم اور ایوا کی قسم پرسوں ہسبینڈ نے لی یہ سارے جتنی بھی تین عیدوں کی عیدی تھی اس ان دو عیدی عیدوں کی عیدی تھی اور پچھلے ایک عید کی عیدی تھی اس نے سارے پیسے دیے بولا مجھے دسر کو دینے ہیں مجھے دسل کو دینے ہے مجھے دسل کو دینے ہے مجھے کچھ نہیں ہے مجھے دوکان پہ کوئی انکم نہیں ہے مجھے جم میں اب ابھی فیس نہیں آیا ہے مجھے دے دو مجھے دے دو پھر میں نے اس کو خود ہی پھر اس نے مجھے پانچ ہزار دیے بولا یہ رو یہ پکڑو آپ اپنے خرچے کے لیے ایون اس نے اس سال ہمیں عیدی بھی نہیں دی پھر وہ پانچ ہزار میں نے بچا کے رکھے میں نے اس جب میں ان کو خود کے لیے کچھ لاؤں گی دو ہزار تک تین ہزار تک بچوں کو بھی کچھ لا ؤ نگی
ہاں اگر آتے تو فیکٹری آؤٹ لیٹ چلے جاتے ہیں بچوں کے لیے کچھ دیکھنا
م بوریو میں ای و کچھسٹمائزڈ
ہوں
بورے ایو کہہ رہی ہے میں کچھ کسٹمائزڈ ہی بناؤں گی
وہ تو ہے گی وہ تو بڑی بچی ہے اس کو جچے گا
اس کو اس کو میں وہ اروش نے بنایا تھا نا وہ پنک کلر رانی پنک
میں بھی میں بھی بناؤں گا ایک جل سے
میں خود بھی بناؤں گی اس پہ مجھے ہے اس کی ایک شرٹ مجھے نہیں پتا وہ مجھے کہاں پہنا مجھے اتنی حکت ہے میں وہ دونوں کی ہیں اس سے بیٹر ہے کہ میں نہیں لاؤں گی
میں بھی بناؤ لیکن میں دوپٹا شپٹا نہیں لاؤں گی
نہیں میں کہاں لاؤں گی ورنہ دوپٹہ میں اس کو سلور کلر کا تلا لگاؤں گی
اس نے یہ فورٹی فائیو ہنڈریڈ میں منگایا تھا آن لائن یہ بہت مہنگا ہے
پانچ چ ہزار تک ڈالوں گی تلا
ہاں بہتر ہوگا
پھر اچن دیدی کے پاس اس سلاؤ ورنہ میں مجھے اس کو دو سوٹس ہے یہاں پہ میرے فادر ان لوء نے ان دو کے ساتھ جھگڑا کیا اور ایک ڈائی والے کے ساتھ اور اس ٹیلر کے ساتھ مجھے
مجھے یاد آیا میں وہ اس سوٹ کو پریس کر کے رکھوں گی پھر بھی اس کو اسکول لیتی ہے
میں وہ میں وہ ٹیلر کے پاس ایوا کے دو یہ ہے فیبرک وہ دیتا وہ وہ دیتا ہی نہیں ہے اس کو ڈیڈی نے دکان ہی بند کیا ہے
وہ کہاں ہے ایوا
وہ باغ میں کھیل رہی ہے
بھائی کہاں ہے اس کا
وہ بھی کھیل را ہے ان کو شاید دادی نے اندر سے نکالا ہے اب وہ گئے یہاں پہ باغ میں ہاں
رحمت کھیلتی ہے ان کے ساتھ
ہاں اس کو ایوا کے ساتھ بہت زیادہ ہے وہ زیم کو ڈرتی ہے زیم اس کو مارتا ہے
مجھے کل ڈاکٹر نے بولا بیٹی کو نا زیادہ ب چوں میں ڈالا کرو میں تو بہت سونچتی ہوں میں آؤ گی اس طرح کیا گیمنگ سینٹر اب میں کل آؤں گی آج میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی
ٹھیک ہے آنا پھر ایوا کو اسکول جانا پڑے گا نا خدمت بہت زیادہ اگزوسٹ ہوتی ہے پھر نہیں وہ ان دنوں جاتی ہے
اب نہیں ہے وہ پاٹنر اس چیز کا ڈیڈی ہے
کیا کس چیز کا پاٹنر
گیمنگ سینٹر کا
نہیں وہ اپ ان کو رینٹ لیتا ہے وہ ون لاکھ لے گا نا ان کو رینٹ ہی
کہ ان کو ہے انکم گیمنگ سینٹر والوں کو
ہاں اچھی خاصی ہے ان بہت سارے بچے آتے ہیں
اچھا وکیشن میں تو اچھا بچے کرتے ہیں نا گھر پہ بڑا تنگ
ہاں وہاں پہ ویسے لوگ آتے جن کو وہ جو نا وہ دن کو کماتے ہیں شام کو کھاتے ہیں ویسے لوگ بھی بچوں کی خوشیوں کے لیے وہ
اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی کرتا ہے بہن
اور ہم کیا کرتے ہیں لیے
بچوں کو فروٹس وروٹس دیتی ہو
ہاں وہ زیادہ تر بہن نہیں کھاتے وہ
اور بھی ایڈ کیا کرو نا ہای اتنی مینگو میں نے ایک دو دن آئزل کو دیا میں اسکول آتی تھی چالیس چالیس روپئے کا مینگو دو دن دیا ا اس کو انٹرسٹینڈ
نہیں میں مینگو ان کو نہیں دیتی ہوں میں ان کو ایپل دیتی ہوں اور بنانا دیتی ہوں
وہ للےلوسے ہاں میں نے بھی سوچا تھا میں آج ایپل لاؤں گی لیکن اس ٹائم نماز کا ٹائم تھا میں نہیں گا جا پائی پھر وہاں بند تھا سارا پھر مجھے اسکول کی ایک مدر آنٹی ہے نا اس نے دے دیا ایک چھوٹا تک مولا بیٹا دے دو اس کو کوئی گھن نہیں ہے
وہی
میں گئی تھی آج سکول وہاں ایک بیٹی ہے کسی کی اس کو کسی نہیں ہے ٹیچر نے جھپٹ کے اٹھایا تھا اس کی ماں نے نیچے سی سی ٹی وی میں دیکھ دیکھا تھا ٹیچر کو بولا تھا یہ کیا کیا ان کو لڑائی ہو گئی تھی پھر وہ پیرنٹ اتنا رو رہی تھی اپنا ماں باپ ہی درد سمجھتا ہے
ہاں
پھر اس کو چکر ایا اس کو پانی ڈالا
ہاں ماں باپ کو ہی اپنے بچوں کی درد ہوتی ہے
اور کیا مم اور آج کل نا زیادہ ماں باپ کسی پر زیادہ ٹرسٹ نہیں کر پاتا ہے جیسے ہمیں چھوڑ کے چ مورکھ میں
صاف رہ گیا
باقی بچے بیٹھتے ہیں
آج کل مت
یہلو گری ن نو ن ن ابھی جلدی بچاری بات کرنی تھی اللہ کی سمجھ بولا اس کرادنے انشاء اللہ بقی اوبر والے سے بول یہ د دوائی ہی دے دو انشاء اللہ شیلٹاک شیز وربل شیل ٹاک ہی پتاہ نہیں اس بچاری کو کیا ہو گیا مجھے
سمجھ ہی نہیں آتا ہے اس کا
اچانک سے ریگریشن آ گیا پہلے تو بالکل ٹھیک تھی
ج وہ رحمت ہے نا وہ ظم سے زیادہ ٹاک کرتی ہے
ہ بھی ل ٹاکرس میں
آ
اس نے بھی لیٹ زہم بھی ہے لیٹ ٹاکر مگر بات کی جی میں بہت لیٹ بات کی مجھے ای و اس سے پھر اتنی لیٹ نہیں جتنے زم نے کی
ہاں
زین رٹ کر ہی تھا اس نے آ ٹو کی بات لگ بھگ
ہاں
اب تو انشاء اللہ یہ ہو جائے گی تھری بھی اگلے منتھ
وہی نہ اس کا سمجھ ہی نہیں آتا یہ کچھ بھی مت ریسپونڈ کرتی ہے ریسپونڈ بچہ کرتا ہے آٹھ مہینے کے بعد ہی
پہلے کتنی ایکٹیو تھی
وہی نہا میں بول رہی ہوں نا ہو گئی نا اس کو وہی دلی گئی تو بس برتھ ڈے تک کے فرسٹ برھ ڈے تک ٹھیک ہے میں آ اس کی ویڈیو بھی دکھاں گ فسٹ برت ڈے کی یہ اس ٹائم بھی دیکھ رہی ہے یہ فسٹ بر ڈے کے دن بھی ٹھیک ہے
ا تو ت سمجھ گ رہ ہے مجےستا
مجھے لگتا ہے اس کو دلی میں ہی ہو گیا کہیں
خیر کرے جلدی یوجولی جو بھی ہم بچے ہوتے ہیں نا وہ بولتے ہم دلی میں تھے آسولیشن پلس فون آسولیشن پلس فون ہاں پانچ چھ کیسز میں میرے ٹائم جو آتے ہیں آئسولیشن پلس فون وہی ہو گیا میری بیٹی کو بھی بکی روپر والا جانتا میری کوشش ہے اس کی رضا ہے
کوئی بات وات کرتی ہی اب
کبھی بولتی ہے رینڈم میں کچھ سر اس کو اسپیچ کرادو اس نے مجھے بولا دیکھو یے کیسے بول رہے میں اس کو بولا تھا کی وی اس نے بولا ڈی وی براؤن بولا تھا پرسو اس کے ساتھ تو بول یے سلو پروسس ہے ٹرس دا پروسیس چلو اللہ حافظ میں کر دی ہوں بعد میں
اوکے ٹھیک ہے